ہیلو
جی السلام علیکم
ہیلو
ہیلو السلام علیکم
السل علیکم
وعلیکم السلام اور فرمائیے کیسے ہیں آپ
جی جی سب خیریت ہے آپ کے یہاں
سب اچھے ہیں آپ بتائیے آپ کے خود خیریت امی ابو
جی الحمد للہ ہماریے یہاںبھی سب خیریت دیکھیے آج میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ ایک اہم مدا ہو چکا ہے آج کے سمنے میں
ہاں جی
آپ نے دیکھا ہی ہوا کہ کتنا اہم مدعا ہے ایک جو کہ ہے ہائجین اور کلینیں کا صاف صفائی کا بالکل کوئی دھیان نہیں دینا چاہتا یہ مدعا بہت بڑا ہو چکا ہے جیسے کہ صفائی صفائی بہت ضروری ہو چکی ہے گندگی سے بیماری کتنی آتی ہیں دیکھیے ہم کی کتنے مرض مرض ہو جاتے ہیں اگر گندگی ہوگی تو روز نہانا کتنا ضروری ہے صاف صفائی میں ر کے صبح اٹھ کے برش کرنا چاہیے انسان کو پہلے پہلے خود کی صاف صفائی پرہ دھیان دینا چاہیے اس کے بعد اپنے آس پاس کی نیچر کی صاف صفائی کا دھیان دینا چاہیے اور پھر اسے ہائجین کا تو بہت ہی زیادہ دھیان دیتے کیونکہ جو کھان رہے ہیں اس سے ہی ہماری صحت ہے اس سے ہی ہماری وہ ہے تو وہ چیز صحیح ہے دیکھیے باقی رات کو سونے سے پہلے برش کرنا چاہیے ہاتھ بار بار دھونا چاہیے انسان کو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوؤ کتنا ضروری ہو گیا ہے باقی ٹوائلٹ کے بعد ہاتھ دھو باہر سے آؤ تو ہاتھ دھوؤ باقی ناخوون بڑے نہ رکھو اپنے کیونکہ ناخونوں کے نیچے گندگی بیٹھتی ہے اور جو صحیح نہیں ہے ہفتے میں ایک بار ناخون کاٹو کتا ضروری ہے روز صاف کپڑے پہنو کیونکہ دھو گے کپڑے پوگس میں بیکٹیریا اسٹور ہو جائیں گے باقی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پسینے والے کپڑے دوبارہ مت پہنو لوگ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پسینے والے کپڑے بار بار پہنتے
بالکل
باقی یہ چی بتاوں میں اپنے کپڑوں کو روز دھو اینڈ موزے رو اپنے صاف رکھو کیونکہ موزے سب سے جلدی گندے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو
اسمل بہت گندی آتی ہے
باقی جھوٹ ہے جو بھی چیز گندی ہے اسے گھر کے باہر ہی رکھو اپنی برتن ہوتے روٹی والے ہوتے ہی ہر تو ہد ہاں تو ہاتھ دھو تو یہ دیکھیے بہت ضروری ہو گیا آج کے سمے میں باقی دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ روز روز جھاڑو لگاؤ اپنے گھر میں ہفتے میں ایک بار ایک بار یا پھر آپ کو تین بار پوچا لگاؤا اگر آپ کو دقت ہوتی ہے پوچا ووچ لگانے میں تو
جی
باقی کونے کونے کی صفائی کرو باقی دیکھو کچن سب سے زیادہ صاف رکھو اپنا برتن جوٹے مت چھوڑ چھوڑو بالکل بھی جبد کا لیا آپ نے ہاتھوں ہاتھ دھ دو اسے باقی دیکھیے کھانا ڈھک کر رکھو باقی فریج میں فریج کو مہینے میں ایک بار صاف رکھو صاف صفائی کرو فریج کی اور فریز کو روز صاف رکھو باقی دیکھیے سنک میں جوٹے برتن م چھوڑو کیونکہ اس پہ پھر کوکروچز اور پھر جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ آ جاتے ہیں باقی دیکھو گیلا کچرا سوکھنے سے الگ رکھو سوکھے کچرے سے کیونکہ وہ آپس میں کلیش کرتے ہیں تو کیڑے مکوڑے اور بہت بیکٹیریا بن سکتے ہیں باقی باتھ روم کو اپنے روز دھو ٹوائلیٹ کو صاف ستھرا رکھو باتھ روم روم میں پانی ڈالو اور صاف صفائی رکھو نہانے کے بعد باتھ روم کو سوکھا رکھو باقی ان نے کاا تولیا دھوپ میں سکھاؤ کی کئی لوگ ہوتے ہیں نہایاائے اور صاف کیے تو لیے توے اسے دھوپ میں چکاؤ بائیک کھیلے گی اور اس کی اس کے بعد میں کو یہی چیز بتانا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے صاف صفائی کا دھیان رکھو باقی اپنا پانی پیو تو دیکھ کر پانی کو پیو گلاس کو اپنے الگ رکھو کھانا گرم کر کے کھاؤ باسی کھانا مت کھاؤ دودھ کو ڈھک کر اتارو اور دھک کر ہی ا بالو یہ چیز ہے نا اپنا کھانا کھاتے وقت بعات کم کرو زمین پر گرا ہوا کھانا مت کھاؤ اور ہائی جین کا بہت دھیان رکھو کہ باہر کے سٹ فاسٹ فوڈ کھارے ہو تو یہ چیز چیک کرو کہ وہ لوگ کیا اچھی صاف صفائی سے بنا پا رہے ہیں کیا وہ ان کے پلیٹ ان کے برتن ن کیسے ہیں وہ کیسے دھو رہے ہیں اپنے ہاتھ پیروں کو کیسے اپنا کاؤنٹر صاف کرتے ہیں وہ وہ کپڑا کیسا ہے باقی آپ کی کیا رائے ہوگی اس ٹاپک پر
دے کیا کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایسے گھر پہ صف صفائی رکھو میں تو یہ بولوں گی ج آپ پوچا وغیرہ لگاتے ہیں تو میں پ فینائل ڈالیں
بالکل بالکل
جتنے بھی مکھی مچھر وغیرہ ہیں ہلکا نمک ڈال لے ہلکے پنئے ڈال کر پوچھا لگایا اس کے بعد جب آپ کپڑے مشین میں دھو رہے ہیں تو آپ تھوا ڈیٹول ڈالے ایک ڈھکن مشین میں آپ نہاتے وقت بھی ایک ڈھکن ڈیٹول کا یوز کر کیکہ اب یہ برساتوں کا موسم ہے تو اب ہوتا ہے ادھر مچھر تو پیدا ہوتے ہی ہوتے ہیں
جو اپنے گھر کا کوڑا ہے اس کو ڈھک کر رکھے ڈسٹ بین کو جگ کوڑ ایکے ڈھیری نہ لگایا اپنے گھر میں کبھی آپ نے رسوئی میں لگا دیا کبھی کہیں لگا دیا وہ سب آپ ایک ڈسٹبین میں ڈال کر ڈھک کر رکھے
جب صبح کوڑے والے گاڑی آئے تو آپ اس کو کیری اس کو بیگ جو پلیتن ہوتی ہے اس کو آپ گھاٹ لگا کر سیدھا اس میں گاڑی میں ڈالیں
آپ د کریں اور اپنا جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ہمیشہ ڈھک کر رکھیں مارکیٹ جاتے ہیں آپ مارکیٹ سے آنے کے بعد پہلے اپنا ہاتھ منہ دھوئے سینٹائز کرے خود کو کیک آج کل بہت بیماریاں برسات میں پھیلی ہوئی ہیں اھر تھوڑا اپنے آپ کو مینٹین رکھیں
بالکل بالکل دیکھیے باقی تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھو سڑک پر جو لوگ کوڑا پھینک دیتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں تو ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے کیونکہ اپنی صاف سفائی کا خود دھیان رکھنے کی ذم دار ہمیں ہونا چاہیے باقی دیکھو آپ کو گھر کی جالیاں ہو کوئی گیٹ ہو کوئی کھڑکی ہو جالے جم جاتے ہیں کناروں پر انہیں صاف رکھو اور اے سی کا فلٹر صاف رکھو اگر اے سی ہے تو باقی کولر ہے تو اس کی جالی کی صفائی کرا کرو کیونکہ دیکھ وہاں سے ایئر پاس ہو کر آتی ہے ہمارے پاس
جی
ہمیں اور ایئر ہمارے لیے ہمارے لیے صاف صفائی کا ہمیں بہت دھیان رنا چاہیے باقی ر کو روز جھاڑو اٹھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی روڈ صبح اٹھو تو ایک بار بستر کو جھاڑو اچھے سے اس کے بعد اسے تہلا کے رکھو باقی کی بورڈ موبائل اور یہ جو چیزیں ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں انہیں آپ کوشش کرو کہ روز ایک صبح ایک بار سینیٹائزر سے صاف کرو کیونکہ پورے دن ہمارے کیسے ہاتھ ہوتے ہیں ہمیں اتنا دھیان نہیں رہ پاتا ہوگا
ہوں
بائیکی یہ چیز کا دھیان رکھو باقی بال کٹوانے کے بعد اگر آپ بال کٹوا رہے ہو تو نہاؤ اس کے بعد کیونکہ دیکھو اس بات کا دھیان رکھو کہ وہ چیز بھی آپ کو بیمار کر سکتی ہے
جی بالکل بالکل وہ تو ہے ہی
گ کئی جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے جو ڈھائی پر ہیں ان کو بدل کر پھینیکتی نہیں ہے یا پھر کئی تو اس چیز کو دھیان رکھو کہ دیکھو وہ ڈائپر جو ہے اس کو اچھے سے ایک کیری بیگ میں بند کر کے پھینکو کئی لوگ اسے ایسی پکڑ کے ڈسٹبین میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے بہت پروابلمس ہو سکتی ہیں بیماریاں لگ سکتی ہیں باقی آپ کہیں بھی کام کرنے د جا رہے آفس آفس جاب پر یا پھر کہیں بھی تو اس ایریے کو جہاں بیٹھ کے کام کریں گے پورے دن اس ایرے کی صافائی کرنے کی ذمہ داری آپ کی خود کی ہے تو آپ وہاں کی بھی صاف صفائی کرو باقی باقی پیسے اگر آپ سے گر گئے سڑک پر آپ اٹھا لی ہیں تو اس کے بعد آپ ہاتھ دھوؤ اپنا جو جیسے بھی ہے باقی آپ کہیں بھی اسکول جا رہے ہو بچوں کو ہاتھ لگا رہے ہو تو اس سے پہلے ہاتھ دھؤ ٹیچرس کو جیسے کہ اسکول جاتے ہیں تو انہیں یعنی کہ ب ایک بار ہاتھ دھونا چاہیے
جی
بچوں کی اسکن ہوتی ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے انہیں کوئی بیٹری مٹیریل لگ گیا تو ہی غلط ہو سکتا ہے باقی فیکٹری آفس کہیں سے اگر آپ آ رہے تو کوشش کرو کہ آ کے آپ نہائی لو ایک بار
ہوں
چیز تو ہے باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے صاف صفائی میں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں ڈال سکتے ہیں
دیکھیے ا برش کمپلسری ہو چکا ہے نا جیسے آج کل دیکھتے ہیں لو کئی لوگ نا ان کو آتے ہی نخون نا وہ منہ سے کاٹ دیتے ہیں اگ لوگ ن
بھی م کے وا سوا کر رکھ میں کر د تھ
تو ان کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے
د کس کے بارے میں
وہ نہ کرے کیونکہ وہ جو کیٹاڑو ہوتے ہیں س جوا ہمارے اندر چل جے ہیں نا خون جو ہم چباتے ہیں وہ ہم ہماری صحت کے لیے بہت ہانیکارک ہے اور وہ آپ ایسے بھی نہ پھیکے مطلب کہ ہوتے نا کئی لوگ سڑک پر ایسے ہی پھینک دیتے ہیں اپ نخون وغیرہ کاٹ کے
ہوں
نون وغیرہ سڑک پر نہیں پھیننا چاہیے کی کہ وہاں پر کسی جانور کے منہ میں لگ جائیں گے تو اس کے لیے وہ نقصان داک ہے نخون تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں صرف اس میں ایک نالی میں پھینکے جہاں پانی وغیرہ ہو
جی بالکل یہ بات تو بالکل غلط ہے نالی میں پھینکنا چاہیے اور میں ٹھ کہ گا کہ دھو صاف صفائی جتنی ہو سکے اتنی رکھنی ذمہ داری کس کی ہماری ہے اور ہائجین کا دھیان رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے لیکن ہمیں اگر ہم کبھی بھی جا رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں ہم دیکھا فاسٹ فوڈ والوں پہاتے ہیں تو ان لوگوں کی تیل کی کڑھائی کتنی گندی ہوتی ہے وہ گندا کپڑا ان کے پاس ہوتا طرح سے کاؤنٹر صاف کرتی ہے وہ تو ان کے ہائی جین کی ذمہ داری بھلے سے ہم پر نہیں ہے
گے
لیکن ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھیا یہ اپنی ہائجین کا دھیان رکھا کرو صائی صفائی کا دھیان رکھا کرو و اور یہ بات کیایں کہ آپ ان سے دو تین بار فوڈ نہ لو اس سے کہ وہ کیا ہوگا اس سے کیا ہوا کہ وہ سمجھ جائیں گے یہ بات کہ فوڈ ان کا بکے گا نہیں تو انہیں محسوس ہوگا کہ انہیں صاف صفائی کا ہائجین کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیے اتنی گندگی کی چیزیں کھانے سے بہت بیماریا ہو سکتی ہیں
جی جی ایسا ہی کہنا چاہیے دیکھیے آج کل فروٹی وغیرہ بھی آ دیکھے ہیں جیسے کہ ویڈیوز میں کئی میں دکھاے ہیں فروٹی کتنی گندی ہوتی اندر سے ہم نے کبھی راپر کھول کر دیکا ہی نہیں ہے آج تک
ویسے ہی
وہی چیز ہے نا دیکھا نہیں ہے تو تو اب دیکھ لیا ہے توب ہماری آنکھیں کھل جانی چاہییں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش کے ساتھ اور ہماری لوگوں کیا کر رہے ہیں ہم ان سب لوگوں کو دھیان بتانا چاہیے
آئی جمی بھی تھی فروٹ ہی میں
جی
ہاں
تو یہ سب چیزوں کا دیکھو دھیان دینا چاہیے باقی چلیے دیکھیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اب پھر کرتے ہیں نئے کسی ٹاپک پہ گفتگو چلیے ٹھیک ہے جی خدا حافظ کد بھی